مب
و السلام علیکم بھائی
بھائی کیا حال ہے
بس بھائی ٹھیک آپ اچھے سے بھائی
ہاں میں ٹھیک بھائی اپ گھر میں سب ٹھیک ہے بھائی
بس الحمد للہ آپ سے نا کانا کھیا بھائی
ہاں بھائی میں نے کھانا کایا آپ نے کایا کھانا
وورنہ ب گرمی دکھو نا ک بھ گرمی سے مر گئے بائی آپ کو کتنا آیا تھ تھا وہ لاٹ والیالك کو جو ہم نے بارہ منٹ کی
چھ منٹ بھائی
میں رکویتے ساڑھے سات لگ بگ
بھائی ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ
ورنہ کیا بھائی اس بار میں مجھے لگتا ہے بارہ منٹ کریں گے بھائی
ٹھیک ہے بھائی بائی یہاں سے مسئلہ ہو گیا بھائی
کیا ہو گیا اب بھائی
مجھے اس اس اکٹ میں وہ بعد میں آپ کو فون پہ بولوں گا
اچھا بھائی ٹھیک ہے ختم ہو گیا ہاں
نہیں نہیں
فربی
دوسرا مسئلہ ہو گیا بھائی
اور سنا بھائی کیا کر رہے ہو بھائی
بھائی بس سب سے ہی بات کر رہا ہوں کھانا کھیا بھائی
کھایا بھائی کپ کا میں نے ساڑھےٹھ ہی کھانا کھایا تھا
تو بھائی کیوں بول رہے ہو ایک کال کریں گ
ہاں
آج اس سے بند کرو بات کرنا اس کو بول میں مجھے نیند آ رہی ہے
وہی کریں کہن پھر لیٹ تھوڑا گھر والی بھی سوئ گانا بائگ گھر والی سوئیں گانا ور نا مسلب درنہ میں اگر کروں گا بعد میں دھیرے کر سکتا ہوں بھائی بات بہت دھیرے اسی لیے ب ران تھوڑا لیٹ وہ کریں گے اگر ابھی کریں گے ہ تو بھی ساڑھے گیارہ بھائی تو بھی ہم کریں ہاں بھائی ٹھیک ہے سر دیکھ رہیں ہیں ن تو بھی فھر ہ کر ہاں بائی کریں گے تو توو بھی نو کالس ورنہ کیا بھائی
ہاں بائی ہم کریں گے برابر ب گیارہ بجے سے اگر ہم ایک بجے تک کریں گے نا وہ نو دس کالس ہو جائیں گے بھائی
ورتنہ کیا بائی میں نے سوچا تھا آج دن کو کریں گ یہ تیس آپ بیٹھ گئے نہ پتہ نہیں کہاں بیٹھ گئے
بھائی تھوڑا کام پڑا تھا اسی لیے
بل بائی پھر کہاں سے کال کریں گے بات کل جو تو میرے ماما آفس جائے گی
ہاں بھائی کل کریں گے نا لیٹ ہم کل کریں گے چھ بجے سے چھ بجے سے کریں گے نا پھر دیکھو نا ٹائم دس دس گھنٹے کریں گے دس دس کالس کریں گے نا دن کو میں نے پہلے ہی بولتا دس دس ٹھیک ہے
ٹھیک ہے نا بھائی پھر دیکھیں گے اگر بارہ بو ہو جائیں گی اگر بارہ بھی ہو جائیں گی دن میں تو ٹھیک ہی
ہاں بھائی ہاں
کرنا کیا بھائی بس سنڈے کو مگر تو بھی تیس کالس ہونی چاہیے سنڈے نہا ہر سنڈے
ٹھیک ہے بائی آپ کو آپ آئے گا کل آپ کو کل آئے گا فون ہے فنٹ
ہاں بی کرن کیا اور بھائی سناؤ نوٹفکیشن بند رکھو نا ابی پتا ہے بھائی جو ہم نے پہلے پہلی کییت جو ہم نے پہلیے کیی تھے نا پہلے چار پانچ کال س پہلے
ہاں بھائی
پتہ ہے ان میں کتنا یہ کم آ ہے بہت کم جو پھر ہم نے اس کے بعات کی ہے نا ان میں اچھا افیکٹ تو بھی ہے
اچھا ٹھیک ہے بھائی
اورنہ کیا بائی اور سناو اور کیا چل رہا ہے
بائی بس چل رہی ہے زندگی
وہائی گرمی دیکھ نا کیب بائی گرمی سے مر کے سمر وییکیشن بھی دی تین دن اپ اور کیا بن
کیا
اور بولو بھائی کیا کر رہے ہو
بھائی صرف آپ سے بات بھائی سالن کیا تھی بھائی
بیس سالوں تو چکن تھاابی کیا کر چکن کابی
چکن کھیرا اچھا ٹھیک بھائی
تو نہ کیا چکن فری
بہت چکن
اور میں نے اور میں نے گائے ماری تھی اس کو ہی کیا کرے بھائی ہاں گائے کھائیے آج
بائی کال ریجیکٹ ہو جائے گی
ہاں بھائی
ہی
اور سناؤ بھائی بھائی بس ٹھیک اور مٹن پکایا تھا
بھائی آپ کو بتائیں آپ کل آنا ہے آپ کو ادھر
ہاں کل تو آنا ہے بھائی ورنہ کیا
کتنے بجے بھائی
میں جلدی آؤں گا صبح آٹھ بجے ہی
بوولو نا آپ سے چا آٹھ بجے
ہاں بائی بتنے ہاں بھائی مجھے لگتا ہے ہم پتہ ہے کیا کریں
کیا
ہم صبح پانچ بجے کریں گے
کالس میں کہاں اٹھ پاؤں گا
اٹھنا بھائی محنت کریں گے بھائی
بھائی مجھے پھر ٹیوشن بھی جانا ہے نا
کتنے بجے بھائی
ساھے نو
تو بھی اگر پانچ بجے سے چھ بجے تک ہی کریں گے بھائی ایک ہی گھنٹے پھر چھ بجے واپس جا وہی اچھا رہے گا تو بھی اگر پانچ بجے ہم اگر پان اگر ساڑھے پانچ ہی اٹھو ساھے پانچ سحائیھ
بھائی نیند میں میں کچھ نہیں کر پاؤں گا بھائی نہیں بول پاؤں گا میں
بھائی وہ کیاا محنت کرنی ہے بھائی کیا کرتے ہو بھائی
بھائی میں اٹھوں گا مگر مجھے پتا نا میں نہیں اچھے سے بات کر پاؤںا
اچھے سے کریں گے نا بھائی چہرہ خراب ہوئیں گے بھائی نماز پڑھیں گے بھائی کیا کرتے ہو
اورہر بولو بائے
اور بھائی بس نے مطلب فون کیا اس نے مطلب صحیح کران نے فون کیا
نہیں بائی نہیں آپ کو مت کیا
نہیں بھائی مجھے کیا کرے گا
کیوں بھائی
کہاں مجھے کیا کرے گا فون
عن
آپ سے تو کال کیا تھا بس میں نے جب اٹھایا ہی نہیں تو آپ کا وہ دلدار کا دل دار دوست ہے ہمارا کیا کاؤ نہیں دیکھا بھائی کل اس نے نثر کی نہ بھائی کل پھر اس میں نماز مجھ لگتا ہے نماز پڑی ہوگی بولا ہوگا یہ کیا ہو گیا میر ساتھ بھائی کیا کر رہے ہو بھائی
بھائی سورے غلطی بھائی مجھے یہ بولو یہ بولو بھائی ہم دو کالس کر سکتے ہیں ابھی
دیکھیں گے اگر ہو پائے گی کریں گے
ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے اور بولو بھائی آپ کو بت شام کو شام کو ٹائم کو اتنا ٹائم لگتا ہے شام کو جلدی ٹائم ختم نہیں ہوتا ہے
اور یہاں سے بھائی گھر والے کھانا بھی ابھی کھا رہے ہیں کیا کریں تو بھی کریں گے ابھی دو یا تین ساڑھے دس تک دیکھیں گے
ٹھیک ہے بھائی اگر وہ چاند ک بھی زیادر میری یہ شاعری اس کو بھیچ دین گا کر سکے جو مقابلہ تیری سادگی کا چاند میں وہ حسن ہے جمال کہاں ہر پھول کی قسمت اتنی اچھی کہاں ہر پھول کی قسمت میں تیرے بال کہاں
واہ واہ بھائی واہ واہ بی آپ کو آئے یہ پیمنٹ
ہاں بھائی
بھائی کیا کر رہے ہو دماغ ہے آپ کو بھائی
بھائی کیا بول رہے تھے
بھائی پرابلم ہوگی اس سے بھائی
نہیں بھائی اب کیا بول رہے تھے
پی مٹ آئی پھر بھائی آپ کو آنے بولے اور آپ کو دس لاکھ آنے والے تھے نا بھائی
اگر اتنا ہوتا تو بھائی میں کال کیوں کسا ہوتا
اچھا پر بھائی آئیے نو سو روپئے
ہاں بھائی
ٹھیک ہے بھائی پھر بھائی محنت کرو نا بھائی کیا کرتے ہو بھائی
کیا بول رہے ہو بھائی
کیا ہو گیا آپ کو بھائی بھائی پرابلم ہو گیا اس سے پھر
بائی یہ نیبر کو گانا چل رہا میں کیا کروں یہ اس کو میں نوٹیفکیشن آ رہی ہے میں اس کو گھر جاؤں آپ کو تو پتہ ہے میرے سامنے ہمارے گھر کے پاس کتنے نہیں ب اب کہاں سے میں اس کے گھر جاؤں بولوں گا اس کو میں یہی کیا لگا رہے
کوئی کچھ کرو نہا بھائی کیا کر
اچھا سنو بائی غالب غالب کہتے ہیں عادت اس دل کی آج بھی نہیں بدلی غالب
ہاں بھائی واہ واہ واہ واہ ہاں بھائی بولو سن رہا ہوں بھائی واہ واہ بھائی کیا شاعری ہے بھائی کیا بولتے ہو آپ اوہ اوہ دل ٹوٹ جاتا ہے بھائی
ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ نظر نہ لگے نظر نہ لگے وہ میرے من پسند کتاب کا من پسند حصہ ہے وہ میری ناپسند زندگی کا من پسند حصہ ہے
بئیی ختم ہو گئییا میں بی نہیں بھائی اب تو دل توڑاتے ہو بھائی بھائی دل دٹ جاتا ہے ببائی وائی واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ بائی واہ واہ ب واہ واہ واہ واہ و بائی بھائی دل ٹوٹ گیا بھائی بھای میں تو اب مرنے لگ
ایک بار ہوتا ہے زندگی میں اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ ایک جھوٹی تسلی ہوتی ہے ایک بہلاوا ہوتا ہے اپنے لیے خود کے لیے
اوہ اوہ خدا ہم بھائی مت بولو بھائی
کچھ شبد لکھ پر جتنا بھی لکھوں تیرے سامنے کم ہی تھے وہ نظر وہ کہتے ہیں کہ سوچھ لینا تھا محبت کرنے جدر انہیں کیا پتا کہ سوچھ کر سازش کی جاتی ہے محبت نہیں
و ہو وا با ختم ہو گیا قسم سے بھای دل ٹوٹ رائے دہ
بھائی بھائی ہم دس دس منٹ ہی کال کرلے بھای
بھائی یہ والی آپ
بھائی لمٹ آ جائے گی نہ پھر آپ کر پاؤ گے کال نہ میں کر بؤ گ
بھائی یہ و واللی کرو آب برابر اب بارہ منٹ دوسری جوگی نا وہ دس دس منٹ کریں گے یہ ویلی کرا ب بارہ میں بلو گا نا بعد میں کیونوں
پر ہاتھ رکھ کے تو دیکھ میں تیرے ہاتھ پر دل نہ رکھ دوں تو کہنا
ہائے میں مر ہی جاوا بھائی کیا بولتے آ بھائی دل
زندگی کے ہر موڈ پہ تیرے سایہ بن جاؤں گا تیرے ہر غم کو آنے مسکراہٹ میں چھپا لوں گا کہنے دے لو کے الفاظ کے بدیں گے مجھے میں تج میں اپنے شان سے بسا لے ہے تج میں ہی اپنا بھائی آپ کے پاس ہے کو یہ اینڈرائڈ ایک فون
بھائی اگر ہوتا میرے پاس تھا نا بھائی ورنہ کیا اس کو پاس ورڈ ہی بول گیا وہ ٹوٹا ہے اور اس کو ڈسپلے پھر لگوانا ہے اور پاس ورڈ بھی اوپر سے بھول گیا اگر ہوتا تو میں دیتا نا بھائی ورنہ کیا ہوتا میرے کو میں نے بھیجا نا وہ وال
بھائی میرے پاس ہے اینڈرائڈ فون خود کے اوپر سے ایک اس کو صرف ج خراب ہے آؤ گے اگر کل میرے ساتھ تو مجھے مگر پیسے ہی نہیں ہے
لگانا
آپ کن پیسوں سے
جو ملی کتنے ہوئے ایک دو دو سو میں آئے گا اور کتنے میں آئے گا
بائی وہ بہت پرانا فون ہے وہ پت وہ بہت پرانا فون ہے پھر اس میں چلے گی مگر
کیا کون سا فون ہے نام کیا ہے
سپائس
شپال کہ بھائی چلے گا کیوں نہیں چلے گا دو سو یا سو روپے لگیں گے جیک اور کتنا
بھائی آپ آئے گے نا دوسری پیمنٹ تھا آ آؤ گے میرے ساتھ
دیکھیں گے پھر بھائی پہلے دیکھیں گے کل اگر کسی نے بولو واہ واہ واہ واہ و ارشاد کرو بائی بائی ختم ہونے والا ہے بھائی چلو بھائی بھائی س